وعلیکم وعلیکم السلام کیسے ہو
الحمد للہ اللہ تعالی شکرہ آپ کیسے ہو
الحمد للہ میں ابھی بالکل خیریت سے ہوں آپ سنائیے کیا حال ہے
بس ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے امی ابو سب ٹھیک ہیں
جی جی سب خیریت سے ہے الحمد للہ سب اللہ کا کرم ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں
بالکل بالکل
جی پیسے بچانا بہتر ہے یا خرچ کرنا آپ کو کیا لگتا ہے
بالکل اگر ہم دیکھیں گے سیونگ منی اور یہ جو آپ نے بولا سو اسپینڈنگ منی دونوں انسانی زندگی کا اہم حصہ ہے ہر انسان پیسے کماتا ہیں تاکہ اپنے ضروریات پوری کر سکے اور بہتر مستقبل لبنا سکتے ہیں لیکن اصل کامیابی صرف پیسے کمانے میں نہیں بلکہ اسے سمجھداری سے استعمال کرنے میں ہے کچھ لوگ اپنے آم آمدانی کے کا زیادہ حصہ فوران خرچ کر دیتے ہیں جبک کچھ لوگ پیسے بچا کر اپنے مستقبل کو محفوظ بناتے ہیں دونوں عادتوں کے اپنے اثرات ہیں لیکن اگر اس میں توازن رکھی جائے تو انسان زیادہ خوشحال اور مطمئن زندگی گزار سکتا ہے
جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے آپ تو لیکن مطلب ایسا ہے کہ میری رائے میں کمائی جتنی ضروری ہے اتنی ہی ضروری بچت بھی ہے اگر انسان بچت نہیں کرے گا تو مشکل وقت میں پریشان ہو سکتا ہے تو ہلو لیکن میں نے ایسے بھی کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ پیسے کمایا ہے اس لیے جاتا ہے کہ یہ آرام سے خرچ کیا جائے اور زندگی کا مزہ لیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح ہے
بالکل بالکل صحیح ہے کہ مطلب کہ اگر انسان کوئی کماتا ہے اس کو خرچ بھی کرنا چاہیے احتیاط خرچ کرنا چاہیے مطلب ہے اپنی آمدنی کو کچھ حصہ مستقبل کے لیے مہ خود رکھنا یہ عادت انسان کو مالی طور پر مضبوط بناتی ہیں اگر اچانک کوئی ایمرجنسی آ جائے جیسے یہ بیماری نوکری کا ختم یہ جو ہو جانا یا کسی ضروری کام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو تو ا بچ چایا ہوا پیسہ بہت کام آتا ہے اس سے انسان کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ عزت کے ساتھ اپنی مشکل کا سامنا کر سکتا ہے
جی بالکل مطلب خرچ کرنا بھی ضروری ہے لیکن فضول خرچی بالکل اچھی بات نہیں ہے اور ہمارے اسلام میں بھی تو ا اعتدال یعنی سنتولن کی تعلیم دیتا ہے
بالکل بالکل اسی لیے کیا کرنا چاہیے سیونگ کی عادت ب ان سے ہی سیکھنی چاہیے والدین اگر بچوں کو پاکٹ منی میں سے ہی تھوڑا پیسا بچانے کی تعلیم دے تو وہ بڑی ہوکر ذمہ دار اور سمجھدار ب بن ہیں چھوٹی چھوٹی بچت وقت کی کے ساتھ ایک بڑی رقم میں تبدیل ہو سکتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ا یہ یہ بند بند سے دریا بنتا ہے بوند بوند سے جو ہے وہ دریا بنتا ہے
جی جی بالکل صحیح بات لیکن آج کل یہ کیا ضرورت سے زیادہ لوگ پیسوں کی خرچ ہی کر رہے ہیں کی جب سے آن لائن شاپنگ کرنے لگے ہیں نا تب سے تو کئی بار اگر بنا ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ بھی خرید لیتے ہیں تو یہ تو مسئلہ ہی ہے تو پہلے ضرورت دیکھی دیکھنی چاہیے پھر خرچ کرنا چاہیے ہر آفر یا ڈسکاؤنٹ کے پیچھے بھاگنا عقل مندی نہیں ہے نا کہ بھائی یہ آفر لگا ہے یہ ڈسکاؤنٹ ہے تو چلو خرید لیتے ہیں جب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو خریدنا بھی کیوں صرف ڈسکاؤنٹ کے چکر میں تو یہ بھی ایک فضول خرچی ہے تو یہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے
بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے دوسری طرف سے اسپینڈنگ منی بھی زندگی کی ضرورت ہے کھانا کپڑے تعلیم صحت اور رہنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا لازمی ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی اپنی خوشی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا اور سفر کرنے کے لیے بھی پیسہ خرچ کرنا چاہیے اگر انسان صرف پیسے بچاتا رہا اور اپنے ضروری خوشیوں کو نظر انداز کرے تو زندگی بے رنگ ہو سکتی ہے
جی بالکل بالکل صحیح کہا جیسے دیکھو ابھی کئی لوگ مطلب میں کئی لوگ کیا میں خود بھی ایسا کرتی ہوں کہ اپنی جو ا کمائی کا تھوڑا حصہ ہوتا ہے نا وہ پہلے ہی سائڈ میں رکھ دیتے ہو کہ ٹھیک ہے مطلب اتنے میں چلانا ہے کر کے تو وہ ایسے جمع ہو جات اور آگے چل کر بڑی مدد بھی ہو سکتی ہے اس سے کیونکہ آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ کوئی بیماری آ جائے کاروبار میں نقصان ہو جائے گھریلو ضرورتوں کے لیے بچت بہت کام آتی ہے اور مگر لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی دو دن کی ہے جی لو دل کا ا کرے تو خرید لو مطلب سمجھ رہے ہو نا کہ جو ہے وہ کر لو ایسا لیکن اگر صحیح تنخواہ پہلے ہی ہفتے تک ختم ہو جائے گی تو باقی کے مہینے کیسے گزریں گے برابر ہے نا تو اسی لیے سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے تو بجٹ بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے
بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی ہر انسان کو یہ ابھی آپ نے جو بولا ہر انسان کو منتھلی بجٹ بنانا چاہیے سب سے پہلے ضروری خرچوں کا حساب رکھنا چاہیے پھر کچھ پیسے سیونگ کے لیے الگ رکھنے چاہیے جو پیسے بچ جائے اس سے اپنی یہ ضرور رہتا تھا تفریح کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے نہ صرف مالی نظام بہتر ہوتا ہے بلکہ مستقبل بھی محفوظ رہتا ہے
جی بالکل مطلب پہلے پہلے بچت کیجیے پھر باقی خرچ کیجیے یہی عادت انسان کو آرتھک طور پر مضبوط بناتی ہے لیکن دیکھے نا اگر کوئی بہت زیادہ ہی بچت کرے اور اپنے اوپر بالکل نہ خرچ کرے تو کیا یہ صحیح ہے
ہاں
جی دیکھیے کہ اگر مطلب بہت زیادہ پورے دن مطلب بچت ہی بچت کرتے رہتے اپنے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں کرتے تے ہیں تو یہ بھی صحیح تھوڑی نا ہے
نہیں بالکل بالکل کہاں صحیح ہے انسان کو خرچ بھی کرنا چاہیے اپنی ضرورت کے لیے کھانا کپڑا جو ہے وہ اس پہ وہ خرچ کرنا چاہیے لیکن اس میں زیا دہ بھی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے جو اسٹوڈنٹس ہمارے ان کو بھی جو اپنے پاکٹ منی سے کچھ جو پیسے ہیں وہ بچا کر رکھنا چاہیے تاکہ وہ آگے ان کو وہ پیسہ بکس خریدنے میں لگے یا کسی اور تعلیمی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ پیسے وہ اسی طرح اس طرح نوکری کرنے والے افراد کو اپنی تنخواہ کا ایک حصہ ہر مہینے ضروری یہ بچانا چاہیے تاکہ فیوچر میں گھر خریدے یا بزنس شروع کرے یا ریٹائرمنٹ کے لیے پیسہ جمع ہو سکے
جی بالکل اور اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو اسے ضرورت مندوں کی مدد بھی کرنی چاہیے صدقہ اور زکوته بھی بڑا ثواب ہے اور پیسہ صرف اپنے اپنے لیے نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے جی ہلو ہاں اور آج کل کے بچے تو دیکھئے نا ہر نئی چیز خریدنے کے لیے ضد کرتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے سامنے بھی رہتے ہیں بچے چھوٹے کچھ بھی نیا دیکھتے ہیں تو گھر میں ضد پکڑ لیتے ہیں ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے تو یہ بھی غلط ہے ہے نا یہ یہ بھی عادت غلط ہے تو ایسے میں مطلب والدین کو پیار سے سمجھانا چاہیے کہ ہر چیز ضرورت نہیں ہو تی ہے اگر کوئی چھوٹی چھوٹی مطلب ایسے ہی بچت کرے گا تو کچھ سالوں میں اچھی رقم جمع ہو جائے گی اگر بے فضول کی جیت پوری نہ کر کے ان کے لیے تو
ہاں اسی طرح اگر میں میں یہ بھی بالکل آپ نے درست بات فرمائی اسی طرح میری جو سونچ کہتے ہیں ایک عقل مند انسان وہ ہے جو نہ کنجوسی کرے اور نہ ہی فضول خرچی ضروری چیزیں پر پیسہ خرچ کرنا اور غیر ضروری چیزوں سے بچنا ہی بہترین ہے بہترین عمل ہیں بچت اور مناسب خرچ دونوں مل کر انسان مالی زندگی کو مضبوط بناتی ہیں مطلب کہ ایک عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کی جو مطلب بچت بھی تھوڑا تھوڑا کرے اور خرچ بھی اچھی طریقے سے کرے
جی جی ماشاء اللہ آپ کی بات بہت کام کی ہے مجھے بھی اب ہر مہینے بچت بنا کر ہی چلنے کی عادت ہے مجھے تو اور آگے بھی میں یہی عادت رکھوں گی اور میرا نتیجہ تو ا یہی ہے کہ ضروری خرچ کیجیے فضول خرچی سے بچیے نیمت بچت کیجیے اور اللہ تعالی کی راہ میں بھی خرچ کیجیے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے
بالکل بالکل اسی طرح آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ سیونگ منی اور اسپینڈنگ منی دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے صرف بچت کرنا یا صرف خرچ کرنا دونوں درست رویہ نہیں کامیاب اور خوشیال زندگی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آمدنی کے مطابق خرچ کرے فضول خرچی سے بچے اور ہر مہینے کچھ نہ کچھ ضروری بچائے اس توازن کی وجہ سے انسان اپنی جو ہے آج کی ضرورت ور بھی پوری کر سکتا ہے اور اپنی مستقبل کو بھی روشن اور محفوظ بنا سکتا ہے ہیلو
جی ہاں ہاں سن رہی جی بولیے
میں نے بولا کہ انسان کو مطلب کیا کرنا چاہیے آخر میں یہی کہا جا سک تا ہے کہ انسان کو بچت بھی کرنا چاہیے تھوڑا تھوڑا اور اپنی ضروریات کی چیزیں بھی لینی چاہیے اس
جی جی جی جی بل کل ج جہاں ضرورت ہے وہیں پیسے خرچ کیجیے بنا پے ضرورت پیسے کے خرچ نہ کیجیے جتنی ہو سکے اتنی بچت کرنی چاہیے
چلو آپ سے بات کرکے بہت سیکھنے کو ملا
جی مجھے بھی پھر ملتے ہیں
چلو اللہ
ہوں اللہ حافظ